وعلیکم ر اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام کیسے ہیں جناب آپ
الحمد للہ آپ سب کی دعا ہے اللہ کے کرم سے میں ٹھیک ہوں
جی جی آپ کی دعا آویز ہماری لگتے رہتی ہے جی آپ کی دعا تو مطلب حضرت کی دعا ہے
اور بتائیے کیا چل رہی ہے آپ کے روزمرہ کے دنوں میں
آ روزمرہ تو دیکھیے جی روزمرہ میں آپ کو ہر ایک انسان کو ہر ایک امام سے ہر ایک اسلام سے کچھ لینا چاہیے انسان کو وہی میں لینے کی کوشش کرتا ہوں روز
اچھا بہت اچھے خیال ہیں آپ کے
جی آپ سب سارے سب صحیح ہے
کیا بڑے بھائی
آج میں نے اسلام سے کیا لیا آپ کو یہ بتاؤں
جی ضرور ضرور
جی میں نے یاج اسلام سے یہ سیکھا کہ کسی کا بھی ادھاری انسان کسی کا بھی ادھاری انسان کو نہیں رکھنا چاہیے وہ ادھاری چاہے آپ کے بال بچے کو یا کسی کو نہ کسی کو لگ جائے گی
ہاں یہ بات تو ہے
اس لیے انسان کو ادھاری ہر ہمیشہ دے دینا چاہیے چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو
ہاں جی بڑے بھائی تو آپ ویب سریز پر کوئی چرچا نہیں کرنا چاہتے ہیں ویب سیریز پہ جی جی ویب سیریز میں آست نے بھی چھڑا ہیں تین ایپیسوڈ آج تھوڑی ہے ہیں
جی ا سوری پچھلے سنڈے کو آئے تھے نا سید
ہاں پچھلے سنڈے کو آئے ہیں پھر اس کے بعد اس سنڈے کو آئے ہیں پھر آج آئے ہیں
جی آج وال آپ نے دیکھا
آج والا تو کطعی زہر تھا مزہ بھائی اس کے طرح آپ کو کہیں ملے گا ہی نہیں
ملے گا ہی نہیں بھیا مطلب بٹ کہیں کہیں بھی ہم کو ایسا لگا نا کہ تھوڑا سا چہرہ ایک دم ڈاکاک ڈاکن ٹائپ تھا لیکن صحی تھا بھیاٹیک بھیچ پھر بھی ٹھیک تھا
ٹھیک تھا ٹھیک تھا میرے کو لگ رہا تھا کہ وہ جو لیڈ ایکٹر ہے نا اس میں وہ مسلم ہے شاید
ہاں لیکن ہم کو لیڈ ڈیکٹر کے ساتھ ساتھ ہاں بس لیڈ ایکٹر ہم کو موسی لگ رہا بھیا نہیں وہ بھی ہم کو ایکٹر لگ رہا بھیا
ہ ہ
دونوں ہم کوگا ہے کہ ہم اچھے سے گورے تھڑا بہت
ہاں جی اور کیمر مین بھی اچھا اچھا اینگل سے سوٹ کیا نا اس لیے تھوڑا اب ویب سیریز ہٹ ہو رہا ہے ورنہ
کون سا کیما تھاھائی ان لووں پس
ارے ریڈمی کا کیمرہ تھا
ریڈمی میں اتنا چاہ رہا ہے نا بتائیے ہاں ریڈ میرے پاس بھی نا ما بھی کیمر صحی آتا ہے
ریڈمی کا ایک مہنگا فون آتا ہے چار لاکھ کا اسی سے شوٹ کیا ہے
اچھا طبیعت تو ہی اتنا ہارڈ ہو رہا ہے بھیا
ان لوگ کا اپنا پروڈکشن ہے نا ا یہ لوگ کا مطلب کوئی بڑا کمپنی والا پروڈکٹ ریلیز تھوڑی کیا اپنا پروڈکشن لو کا
ہ بھیا ہم بھی سوچ رہے ہیں ایک کیمہ لیں گے بھیا اشا والا ہم بھی کریں گے سوٹ بھیا
ہاں تو اس میں لیڈ ایکٹر ہم رہیں گے اور کیا
بھیا جب بھی ہم وہ دیکتے ہیں اتنا بڑا بڑایزھائی ہم پال ہو جے ہیں
بڑے بھیا آپ یہ سب ابھی آپ اور دیکھیے گا ابھی آپ تو بچے ہیں تھوڑا
ہاں ہاں صحیح بولے بس آپ کی دعا بھیا دیکھ لیتے ہیں آپ کی دعا سے ہاں اور بتائیے بھیا
سدرا سدرا جو ہے وہ بہت نیک دل کی لڑکی ہے
ہاں بھیا بہت نیک دل کی بھائی کسی کو بھیہ کھول کے دے دیتی ہے وہ اپنی دل
اور مطلب تھوڑا جھک کر بھی دے دیتی ہے اپنا مہربانی تھینک یو دھنیہ واد وغیرہ
جی بھیا جی میں نے یہ دیکھا بھیا اس کے ساتھ آج وہ جو سدرا ہے جو التمز کی دوست ہے
ہاں ہاں ہاں
تو سدھ راج مجھ سے باتیں کر رہی تھی
اچھا
تو سدرا کو بہت پسند آ گیا کہ سدرا بولی کہ ان کو دیجیے نا بات کرنے کے لیے التمج کو بول رہی تھی وہ سترا جی
اچھا اچھ اچھا
بار بار ب رہی کہ ان کو دیجیےا بات تو سمجھ سکتی کتنا کھلی دل کی ہے
اچھا چلیے ابھی ٹاپک کو ہٹاتے ہیں اب کوئی اچھا ٹاپک بات کرتے ہیں
جی جی جی آپ نے اجان دیا آج مسجد میں
چلیے آج آپ کو ایک تقریب سناتا ہوں
جی سنائیے
اللہ تعالی
اچھا
رب العزت اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
جی
کہ جو جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں
جی
مطلب اللہ تعالی شاف لفظوں میں یہ بیاں کرتا ہے کہ اگر تم محمد مصطفی صلی اللہ تعالی عیہ وسلم کو نہیں مانتے ہو تو تم مجھے بھی مت مانو
اچھا
اور جب آدمی کوئی بھی مسلمان ایمان لاتا ہے
ہاں ہاں
تو اسے سب سے پہلے اول قلمہ پڑھایا جاتا ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ اول جب میں کیوں پڑایا جاتا ہے
ہاں کیونکہ اس کلمہ کی وجہ سے نہیں بھی ہم کو نہیں پتا آپ بتائیے
اول کلمہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ اس کلمہ کے باب پڑھیں گے تو آپ یقینی طور پر اسلام میں شامل ہو جائیں گے
اچھا
کیونکہ اس کلمے میں آپ کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پہلا کلمہ طئی اب
جی
لا ال لا ال ال
الل ل ہو
محمد الرسول اللہ
محمد الرس اللہ
اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ
ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سب سے آخری پیغمبر ہیں
اچھا جی
اور سب سے قریبی نبی ہیں تو آپ کو سب سے پہلے نبی کو ماننا ہوگا تب اللہ کے اوپر آپ کا ایمان ہوگ
اچھا
آپ سمجھیں
جی سمجھ رہے ہیں ہم
میرے سمجھانے کا طریقہ کیسا لگا آپ کو
جی مطلب آپ کے سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے جس طرح آپ نے شانت رہ کے سمجھایا مجھے جتنا دھیرے آپ نے بولا
اچھا اچھا
آپ کی ٹائمنگ
اچھا
آپ کی لفظ جیں
اچھا
آپ کی وانی آپ کا ترجمہ
اچھا
آپ کا پرناؤنسیشن
اچھا
آپ ک وچار
اچھا
آپ کی کلا
اچھا
سارا دل میں بھا گیا
ا ہ ہائے نہار ا تکبیر
اللہ اکبر
نہارے ر شالا
اکرا
احمد
جی تو
کیکرا
ابد
اکرا
جی جی احمد اب بات کرتے ہیں اس پہ کہ اب آج پتہ ہے کیا ہوا بھیا
ہاں جی بیی
آج ایک ہمارے گھر میں ایک لڑکا آیا
ہاں جی بھییاار
تو تھوڑا وہ اس ٹائپ کا لڑکا ہے مطلب ایک لڑکی سے بات کر رہا تھا تو ایک میرا بھائی ہے چھوٹا سا ناٹا سا بھائی ہے آیا میرے گھر اور اور اس اس لڑکے نے مجھے بولا کہ میں جا کے اس کی ممی کے کہہ دے رہا ہوں کہ یہ لڑکی سے باتیں کر رہا
اچھا بھ اچھا اچھا اچھا
اور وہ گیا اس کی ممی کی یہاں اور کل اپنی دوست بول دیا کہ اپنی ایک لڑکی سے بات کر رہا ہے بتائیے
ہاں ہاں دویہ تو
اور اس لڑکے نے اپنےاا اپنے ابو جان کے یہاں گیا گھر پہ
ہوں
اور ان کے ابو جان جان نے جو ان کے تماچے پہ تمچے پہ جو تماچہ لگایا
اچھا
میں کیا بتاؤں
کتئی ہر
جہر
آئی لائکٹ آ لائک دس ٹپ آ اسٹورز مجھے اس طرح کی کہانی کہانیاں بہت پسند ہیں
میں وہ چھوٹے لڑکے کے سامنے نہیں جو لڑکا آیا تھا جو باتیں کرنے آیا تھا میرے گھر
ہاں جی بھیا
اس کے سامنے تو میں نے بہت دکھ جتایا بٹ اندر سے بت خوش ہوی تھی مجھے
ا ہ ہ لگ رہا تھا کہ ملاد کروا دوں نا
جی ملاات کرواتے بریانی کھلواتے پورے محلے کو
لیکن آپ نے کھلوایا نہیں آپ بہت اچھے آدمی ہیں
جی میں اچھی تھ ہ
یو آر سو ہمبل پرسن
سو ہبلسن بھیا
اور بڑے بھائی
اور ب آپ بتےادی ہوتی کب کر رہ ہیں آپ
ابھی تو شادی کا کوئی پلان نہیں ہے ال لگ بھگ دو ہزار چون پچپن تک کروں گے
اچھا صحیح ہے اس ٹائم پہ بھی صحیح ہے اس آتے رہے گا وہ سب تو آپ کا مینو پہنچ نہیں آئے گا اس ٹائم تک
اچھا اور آپ لگ بھگ ہم کو لگ رہا ہے اکیس سو ستاون تک کریں گے نا
کہاں اس سمے تک کر ہی لیں گے
اور بڑے بھائی کیا کھائےیا آج آپ نے کھانا میں
آج میں نے کھایا کیلا کھایا
اچھا بولے بھائی
آج میں نے سنترہ کھایا
اچھا بڑے بھائی
اب آج میں نے پالم پالم کھایا پالم کو پتاہ ہے
پامبر
جی نہیں نہیں پال میں کہ تھا چیکو اس کو بولتے ہیں ہندو میں ہندی میں بھیا
اچھا وہ میرا دوست ہے چ وراٹ کوہلی نا
جی وراٹ کوہلی ہے لیکن چیکو الگ ہوتا ہے بھیا
میرا بہت اچھا دوست ہے وراٹ کوہلی بھی کا نمبر بھی ہے میرے پاس میچ کھیلنے سے پہلے کال کیا تھا ہم کو کہ سحب بھائی دعا وغیرہ کر دینا
ہاں تو اس بات اس بات سے مجھے جلن ہوتا ہے تھوڑا سا آپ سے لیکن کیا کرے آپ کا دوست ہے تو اب
جیو جلن ہوتا ہے وراٹ کوہلی میرا چار ارے وراٹ کوہلی میرا چاہنے والا ہے تو
اچھاچ چاہنے والا ہے آپ کا تو جنلم تو ہوتا ہے آگے
کی آپ کا چاٹ کی آپ کا چاٹ چاہنے والا نہیں ہے
نہیں چارے والا تو میرے بہت ہے مطلب چاہتے ہیں مجھے
جیس میرا وشیش دو بچ آنے والا ہے مطب چٹ چاٹ اچ آنے والا ہے ا پہلا ایک ہے وراٹ کوہلی اور دوسرا عصف اقبال
اچھا اچھا صحیح ہے آج پت بھیا چاند میں درار مجے دکھ رہا ہے میں نے چھتر سے میں دیک رہا ہوں
کیا ہمیں درار دکھ رہا ہے
جی چاند میں دراؤ دکھ رہا ہے کیسے ایسے کیسے ہو سکتا ہے
ا ہو سکتا ہے کہ م سن کا بیٹا تھوڑا دے دیا ہوگا زیادہ روشنی
اچھا یہ بھی بات ہے یہ بھی باتا صحیح ہے
ٹ
یا از اٹ رو ازٹ رو
ہاں دین کین وی کر د کول
یہاں وات جو ٹائم گ کو گ مط کت ائمارا گیا
ٹس ٹین فٹیین
فٹ س اوکے آپ آپ یہ بتائیے بھیا کہ لائک جب ایک پیڑ ہوتا ٹھیک ہے
ہاں بولے بھائی
اور اس پیڑ کو آپ بچپن سے پانی دے رہے ہیں پانی دے رہے پانی دے رہے اور جب پیڑ بڑا ہو جاتا ہے
ہاں جی ہاں جی
اور اس پیڑ کو بڑا ہونے کے بعد جب وہ پیڑ یہ آپ سے یہ کہ د کہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں آپ کے پسند سے شادی نہیں کروں گا کتنا برا لگے گاپ
ہاں جی ہاں جی
تو اس پیڑ کو بتا یہ کہ اس کا پیڑ کا آم جو ہے کوئی اور کھا لیتا بھی ہے
ہاں بڑے بھائی بات تو صحی کرے ہیں آپ پیڑ لگائیے گا آپ کھائے گا دوسرا کوئی تو جلن تو ہوگا نا ب بھائی
جی بڑے بھائی میں نے بچپن سے کسی کو پیدا کیا بڑا کیا
ٹھیک ہے بڑے بھائی کین بھی کرد کون
یا بھییکن
ہاں آئی
ا
ارے کٹ کر نا برو